وعلیکم السلام ہاں اچھا سے آب ٹھیک ہو گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا کا
گئے آپ شاپ سے
ہاں ابھی گھر پہ ہ
ہاں اچھا کیا بارش بھی ہے نا بہت
ہاں بارش بہت ہے
اور باقی صحت ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا کھانا کھایا ابھی
اچھا ٹھیک ہے اور سنا باقی سب ٹھیک اب دم ٹھیک ہے
ہاں آپ دم ٹھیک ہے سب
اچھا کیا کرے اوپر ہو کہ نیچے
ابھی نیچے ہوں
اچھا ٹھیک ہے کیا کر رہے ہو
بس بیٹھا ہوں
اب ٹی وی ڈالنا تھا کچھ سیریل دیکھنا تھا آپ کو
ہاں وہ بھی ڈالیں گے ہم
ہوں اصل میں اس میں مت ریچارج ہے ابھی وائی ف میں وہ مسئلہ ہے
ہاں وہ بات بھی ہے
اور باقی سب ٹھیک
ہاں شکر اللہ کا آپ نے کھانا کھایا
ہاں میں نے کھائے پاپا آئے کہ دکان بھیہ ہی ہے
وہ دکان پہ ہی ہے
ویس آ بارشی ہیں نا
ہاں آج تو بہت بارش ہے آپ کیا کریں گے
تنگ لائے اس بارش نے بھی پھر بھی شکر ہے ٹھنڈی ہے آج ورنہ ہیومیڈیٹی بہت ہوتی ہے
ہاں جی ہاں جی بس دعا
انن گاڑوں کو من دیکھا ابھی
کس کو
ہنگاڈ آکو
نہیں میں نے نہیں دیکھا اس کو
ن فیاض احمد گاڑا
نہیں میں نے نہیں دیکھا اس کو
تو ٹھیک ہے
دراصل مجھے یہ نوا ٹاسک ہے وہ نیچے نوا ٹاسک چل رہا ہے اس پ میں
مما کیا کر رہی
وہ نیچے ہے
ہاں
وہ سو ہی ہے سو ہی ہے
اچھا اچھا ٹھیک ہے کہ وائف ٹھیک ہے کیا ہے
نوا ٹسک چرائس اس میں اس میں دس سال آئے اس میں پھر اور ٹاسک آئے گی کب آجی کہ کال
نہیں یہ آئے ہوتے ہیں نا ایک نمبر پہ تھرٹی ٹاسک پھر کب آپ یوز کرو گی وہ
ابھی فی الحال مجھے آج دکھا رہا ہے دس ٹاسک اس میں سے نوا ٹاسک ہو گیا پھر اوور ٹاسکس بیس کب آئیں گے
میں ہی آپ کو آئے ہوں گے نا تھرٹی ٹاسک برابر کبھی آتا ہے ایک نمبر پہ دیکھو سنو کبھی ایک نمبر پہ آتے ہیں تھرٹی ٹاسک ہے نا کبھی ایک نمبر پہ آتے ہیں ففٹین ٹاسک ہی کبھی آتا ہے ایٹ تینٹا اس کی کبھی برابر تھرٹی آتا ہے آیا
مجھے فی الحال تو ابھی دس ہی دکھا رہا ہے
ہاں اب اب وہ دس والا بھی یوز کرو پھر دیکھتے ہیں الیونتھ ہو جائے گا کنے ٹھیک ہے
ہاں ہاں وہ بھی دیکھوں گا آپ
ہوں
اور کھانا کھایا
ہاں میں نے کھایا کچھ لایا وہاں سے شاپ سے
نہیں کچھ نہیں
ہوں
نہیں کچھ نہیں لایا
لانا تھا نا کچھ
اب دیکھوں گا ابھی بارش بند ہو جائے گا
ہ ہ اور سنا پرول بھی لانا وجد
ہاں اس کو ٹیپ رولا یہ فیوریٹ آئٹم ہے نا اس کی
ہاں ہاں ہاں
ہاں
یہ ہاں اس کا فیوریٹ ہے ویسے آپ کو یاد ہے جب ابداد کا بوائی گزر گیا اسی چوٹ کا بھائی جب نا یہ اس نے تھوک لگائی یہاں پہ آنکھ میں وہ آپ کو یاد ہے
مجھے ہاں مجھے یاد ہے
ایک دن آپ کو یاد ہے جب میں ابدم کے شاپ پہ گئی میں نے اس کو مانگا تھا ٹافی ایک لیا تھا ایکسٹرا اس نے مجھے مکھر لگا مجھے آج تک ناک تھوڑی ٹیڑھی ہے
ہاں وہ پتا ہے وہ کیا کرتا تھا جب وہ ادھر رہتے تھے نا عید پہ اس کے بچے تھے وہ عید کے پہلے ہی دن ہماری دادی کے ساتھ لڑائی کرتا تھا تھا پھر وہ باگتا تھا وہ کس لیے باگ تھا میرے کو بچوں کے لیے ب کپڑے لانے ہوگ میٹ پیٹ مت لانے ہوگے ہوگا پھر یہ بچارے ہماری دادی ب بچاری عید کے دن سویرے صبح جاتی تھی میٹ لانے
ہاں ہاں یہ بڑا کمین نکلا
بہت کمی ن بڈھا ہے جی
بہت بہت اور اس یہ ہ اور یہ
ڈومومری میر ہے ڈومری میر
ہاں ہاں صحی ہے ہے کہاں وہ ابھی آپد
پتہ نہیں نیچے آیا دکان سے آیا
وہ ہوگا کسی باتھ روم میں
ہاں فیورٹ جگہ اپنی پیرس
ہوں پیلس میں
اس کا وہ فیورٹ پیلس س
اور
بس دعا ابھی دو تین دن دو ایک گھنٹے کے بعد ادھر سے بھی ایک دو کال کرنا ہلو
ہیلو ہاں ہاں بولیے
ادھر سے پھر ایک دو کال کرنا ایک ایک دو گھنٹے کے بعد اس نمبر پہ نائن زیرو سے سیون ون ہے نا پہلے مجھے میسج کرنا
ٹھیک ہے ابھی ہے ٹائم ابھی میں فون کر رہ ہوں
ہاں مجھے پتہ ہے ابھی ٹائم ہے
ہ یہ ہاں ہاں ایکایا
آپ اور بیٹی ٹھیک ہے
شکر وہ بھی تھی
منی اندر ہے اپنے کمرے میں گانے گانے سن رہی ہے کشور کمار کے
نہیں وہ ا منی نہیں
پھر کون سی منی
وہ نا وہ منی نا منی بشر کیی ب
وہ وئی وئی وئی
اچا ٹھیک وہ متب اسس کوو نا غالام رسول کے ساتھ کھ چکر
ہاں اس کو وہ بوائے فرینڈ ہے
ہاں لگتا ہے مجھے
ہاں ہاں گلاب رسول وہ سب اس کے ساتھ بانٹتی ہوتی ہے کیا ہوگا میں دن ایک دو گھنٹے اس کے دکان پہ ہوتی ہے وہ
ہاں ہاں مجھے کچھ لگتا ہے ان دونوں کے بیچ کچھ چکر ہے
ہاں مجھے پتہ ہے شار ہے
آپ کیا بول رہی ہو اس بارے میں
اس کو کرنا تھا نا اس کو مہراج دین کے ساتھ کرنا تھا اس کو
ہاں میں بھی سوچ رہی تھی ہوں ہ ہ
اب ہے نا اس کی شادی بھی مزاق کی شادی بھی ہے نا اب جلدی
ہاں اور کیا مزان اب تو شادی
اس کو اب کچھ دن بچے ہیں خادی شادی کے وہ ہ اللہ کی قسم وہ گھر میں ٹائیر ویر لگاتا ہے ابھی گھر حالانک رینوویشن کرتا ہے گھر میں ٹیر لگایا ہے پلستر کیا ہے کچن بناائے ہے
اس کی پہلی وائف کا نام کیا تھا یہ کیا تھا اس کا نسیم گور
ہے نا اب اس کو دوسری وائف کا نام ہے پروینا
ا او او
اس کی شادی ہے آپ کچھ مہینوں کے بعد
سچ میں
الگ کی قسم
دیکھو مرزا نے بھی شادی کی
ہاں وہ بچارہ بولتا ہے اب گھر صفا گھر میں اس کو بہت پیسے لگتے ہیں ابھی کمرہ ٹھیک کیا پلستر کیا بستر لایا نیا شیٹ ویٹ لائے پردے لائے
دیکھا
ہاں
مزا ہے مزا مزگڑ نسم گرس اس نے نسیم گر کو دی ہے چار لاکھ
مجھے پتہ ہے وہ وہ بچارہ آپ خوش رہے ا کے آتا ہے سویرے بولتا ہے اب میری شادی ہے ہم نے بولا ہم کو نہیں بلائے گا شادی پہ بولتا بولتا ہے مجھے چھوٹا زیادہ بڑا شادی نہیں کرنا ہے چھوٹا شادی کرنا ہے
واازوان وغیرہ وہ تو ہوگا
ہاں
ہ واازوان کچھ بھی وہ تو ہوگا یہ کہاں ہے رخسانہ
وہ گئی جے وی سی
کیوں
اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے اب ادھر میں نے چھوڑا سگ ڈ آفر میں اس کا پتی آج برانچ میں ادھر کیا بولتے اس کو پارم پورہ میں اس نے بولا ادھر تک اس کو گاڑی میں آ جا پھر میں ادھر سے لوں گا خود جے وی سی
اچا ٹھیک اسصو کیا تھا آئے زکو
پتہ نہیں کچھ طبیعت خراب تھی اس کی
اچھا اچھا ٹھیک
ہاں
اور
بس دعا بارش پڑ رہی ہے وہ کس کے ساتھ نہیں میرے اس کو نہیں ہو گیا ابھی کانٹیکٹ
ہوں ٹھیک
ہم نے اپنا نمبر وہ دوسرا دیا تھا نا میں نے وہ کل کا وہ نائن زیرو سیون زیرو اس کو پھر ابھی ادھر سے ٹاسک نہیں آئے اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے
آپ کو آپ نے وہ کل ہی انسٹال کیا
آ کل شام کو
تو آپ کو آئیں گے آج یا کل آئیں گے ٹاسکس
ہاں اس پہ بھی آئے گی نا اور اس کا ذکرا کاپ بھی نہیں ابھی ایکٹیویٹ ہو گیا
تو وہ وہ اس کو بھی کیا کرو نا ادھر اسے کال
اس کو جیادا نہیں وہ دکھاتا ہے کچھ ٹیمپریری ایرر دکھاتا ہے اس میں
کیا لکھ کے ہوتا ہے اس کو
اس کو جب میں اس اس نمبر سے کال کرتا ہوں نا اس کو اس کو دکھاتا ہے وہ کل شام کو میں نے دیکھا تب سے میں نے ٹرائی نہیں کیا اب میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد ٹرائی کرو گا
اسکرین شاٹ دکھانا مجھے اس میں آتا ہے وہ وارننگ کچھ ایسا لکھ کے ہوتا ہے
آتا ہے کچھاں ہاں
ہاں پھر اس کا نمبر ایکٹیویٹ نہیں ہے ابھی یا تو اس کے نمبر پہ ہوئی ہے کالز آپ مجھے اسکرین شاٹ دکھانا
اب میں دکھاؤں گا نا اس کو تو میں نائن زیرو سیون زیرو ہے نا اس کو کو میں اس نمبر کو مجھے ادھر سے کال آتے
اچھا ادھر سے نہیں جاتا ہے
نہیں اس کو اس کو بھی ادھر سے آتی ہی نہیں
اس کو پھر یہ یہ شاید مت اس کو مت اس نے مت کسی کو او ٹی پی دیا ہوگا تو تو وہ بھی ہو سکتا ہے
پتہ نہیں کیا بات کیا بول سکتے ہیں وہ مجھے پتہ نہیں
کوئی بات نہیں دیکھتی
چالات مت ہوگا کوئی کیا بول سکتے ہیں
ہاں شاید میں ل لیتا ہے نا کوئی او ٹی پی وغیرہ تو اس وجہ سے بھی ہوا ہوگا اور بتاؤ آپ
بس شکر اللہ کا اور آپ کی بیٹی ٹھیک ہے
ہاں شکر میری کالس بھی اٹھانا مجھے بھی بچی کچھ ہے کچھ
ٹھیک ہے مجھے کرنا تھوڑی دیر بعد آپ ادھر سے کال آف ہاں اس نمبر پ کر اسی نمبر یا اس نمبر پہ کرو یا اس نمبر پہ کرو جس کو پہلے میسج کرنا یا فون کرنا فون اٹھاؤ
یہ پیسے اس کو آئیں گے
کس کو
اور میر کوو
اسی کے اکاؤنٹ میں آئے گا
ہاں اور تمہارے میں آئیں گے
یہ ابھی جب کال کروں گا تب دیکھو نا کتنا آئے گا
ہاں آپ جب سبمٹ کرو گے نا
ہاں
پھر وہاں اوپر لکھ کے ہوتا ہے پیمنٹس
ہاں وہ ابھی مت آئے ابھی نہیں آئے
لیکن آپ رکھو نا یہ کر کے لاگ ان
اب دیکھوں گا اب دیدی آئے گی اس کو بولوں گا میں
ہاں اس کو بولنا یہ مجھے دیکھو کیا ہے یہ
اوکے اوکے اب اور ادھر سے اپ تھوڑی دیر بعد کال کرنا مجھے اس اپنے نمبر پہ بھی
چلو اپنا خیال رکھنا ٹھیک ہے اور سبمٹ کال کرنا اللہ حافظ سبمٹ کرنا اوکے بائے